ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے یار آپ اچھی سے ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے اب گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے امی جان ٹھیک ہے
ہاں ہاں اماں جان بھی ٹھیک ہے ابو جان بھی ٹھیک ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا اچھا
کیا کر رہے ہو
بس یہاں تھوڑا باہر سے بیٹھے بیٹھا ہوں تھوڑا یہ اس وقت تھوڑا موسم ٹھنڈ ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا باہر ہی بیٹھا ہوں
چلو ٹھیک کیا
دن میں دھوپ تیز تھا نا دھوپ بہت تھے نا
ہاں دھوپ تو بہت تیز تھا صبح صبح سے ہی صبح سے ہی میں بھی بیٹھا ہے اب کمرے میں اب یہاں اب تو یہاں بھی کمرے میں تھوڑا سا ٹھنڈ ہے
ہمم ہمم
ہمم
تو پھر میں نے دیے دس پندرہ منٹ تھوڑا یہاں باہر بیٹھوں گا تو پھر جاؤں گا بازار تھوڑا گھوم کے گھوم کے آ جاؤں گا ادھر ادھر تو تھوڑا مزہ ہی آ جائے گا
ہاں ٹھیک
اچھا باقی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر بچے بھی ٹھیک ہے آپ کے بچے ٹھیک ہے
ہاں بچے تو ٹھیک ہے
ہاں سبزی وبزی پکائے ہاں پکایا میں نے بولا چھوٹو کو دہی لانا اس نے دہی لایا
اچھا
ہاں تو میں دے ہاں تو آج تو نہیں ہے میں نے بولا آج ہری مرچی لاؤ مگر ہری مرچی ہے نہیں گھر میں
ہمم
میں نے صبح ہی بولا میں لاؤں گی پھر مجھے بھول ہی گیا لانا تو کل دیکھیں گے کل لائے گے
میں نے بھی دہی دودھ لایا ہے دہی دودھ مطلب پانی ڈالیں گے اس میں تھوڑا تو لسی بنائیں گے لسی سے چپ میں آ جاتا ہے لسی میں کھانے کے ساتھ یا چاول کے ساتھ اچھا رہ
چاول کے ساتھ اچھا لگتا ہے دہی
ہاں دہی دودھ
ہاں
پھر تو ہم ہم تو دس بجے ہم کھانا کھاتے ہیں
دس ساڑھے دس کھاتے ہم بھی دس ساڑے دس کھاتے میں نے بولا میں کروں گی تھوڑا سا روٹی بناؤں گی تو میں نے سوچا کہ چھوڑو اب تو گھر میں ہے کون بنائے گا روٹی تھک جاتے ہے وہاں
ہاں
گرم کی وجہ سے میں نے بولا چلو دکان سے لائیں گے کل
ہوں
ہاں
میں بھی یہاں سبزی گارڈن میں تھا وہاں ہم نے وہ یہ پانی لگایا اس میں وہ ساگ تھے جو باغی آلو تے ان میں سے ان کو چو ان میں سے میں نے سب لگائی پانی دے دیا ابھی تک سگم کہ میں ت صاف سھر ہے رات رات بھر ابھی ابھی آیا میں بھی وہاں سے
ہ
میں تھوڑا باہر بیٹھا ہوں تو میں آپ جاؤں گا تھوڑا گھومنے کے لیے جاؤں گا باہر نکلوں گا
ہاں
اچھا تو وہی کچھ لائیں گے پھر کھانے کے لیے
ہ آج تو کچھ خربز یہ لانا ہے کیا بولتے ہیں اس کو
ج خربو
کربوزا کاربوزا آم ٹھنڈا ٹھنڈا س ہاں ٹھنڈا سب کچھ لانا تھا آئس کریم ہے نا آئس کریم آئس کریم میں مزہ ہے
ہ
مچ میں مزہ وہی ٹھنڈا ہے
ہ
وہ بھی ٹھنڈا ہے
اچھ تو کھانا بانا ہو گیا تھا آ پر
نہیں وہ کلفی میں ہے نا وہ کلفی کلفی میں مزہ آتا ہے وہ ٹھنڈ ہوتا ہے نا کلفی ہاں وہی ملا والی کلفی ہے نا اس میں مزہ آتا ہے
اچھا آپ بولتے ہیں ہم نے مجے وہ جاں اسکام آباد جانا ہے وہاں
ہاں میں نے بولا میں جاؤں گی اسلام آباد تو مگر وہاں تو گر میں ہے دیکھیں گے کیا کریں گے اتوار کے ٹائم دیکھیں گے کیا کریں گے اتوار کے ٹائم پہلے بولا ہے ایشور کے ٹائم جائیں گے ہم
دین
ابھی کہاں گئے ابھی تو گھر میں ہی ہے
اچھا اچھا
ہ اسی کو میں نے بولا یہاں نا پھر بولا اس نے کہ نہیں آپ کو کام چل رہا ہے تو آج نہیں آئیں گے جب کام ہو جائیں گے ختم تب آؤں گی میں میں نے بولا چلو میں نے بولا کہ میں جاؤں گی خود ہی تو دیکھیں گے اگر خود ہی جائے یہاں تو کام ہونا چاہیے نا خاتم تو یہاں کھڑکی کیڑ کے بھی کھلا ہے جب بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ دروازے وروازے جب ٹھیک ہو جائیں گے نا تب تو ہم دروازے رکھیں گے بند تالا لگا کر پھر جا سکتی ہو ابھی کہاں جا سکتی ہو ابھی تو کھلا ساب ہے یاار
نہیں آپ بولتے تھے نا وہ اس کے بچے بھی آ جائیں گے یہاں
ہاں میں نے ہاں میں نے بولا نا میں نے اس کو بولا کہ آ جاؤ پھر اس نے بولا نہیں آپ کو کام چل رہا ہے وہاں تو مزدور ہے یہ رنگ رنگ کرنے والا ہے اور یہ ٹائل ویل لگانے والا تو آج نہیں آ سکتی میں نے بولا چلو ٹھیک ہے
اچھا
ہاں
اب کب آ جائے گی وہ
پتا نہیں اس نے نہیں بولا میں کب آؤں گی اس نے اس کی وہ ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو وہ ڈیوٹی پر ہے تو اس نے بولا کہ وہ یہاں نہیں سر مد یہاں نہیں ہے
ہوں
تو کیونکہ کب آئیں گے
اچھا
ہ
ٹھیک ہے وہ
بچےجاتے ہیں نا وہ کالج جاتے ہیں وہ بڑی بچی جاتے اس کو کالج دوسری جاتی ہے اسکول بیٹا دکان پر ہے تو پتا نہیں کب آئیں گے اس کے پاس گائے بھی ہے نا اس نے مگر اس کو بھیجا گائے کو بھیجا بھیڑ بکرے اس کو بھی بھیجا پتا نہیں کب آئیں گے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ مجھے پتا نہیں ہے
ہاں
ہاں
ٹھیک
ہاں آپ کو آپ نے بولا مجھے گاؤں جانا ہے آپ نہیں گئے گاؤں
گاؤں جانا ہے تو ابھی
میں بھی سوچ رہا ہوں کہ دو تین کے دو تین دن کے بیچ چکر لگائیں گے وہاں ان کو جو بوڑھی ماں ہے وہاں ان کو بھی خوش خبر لے جائیں گے وہ بھی بیمار سے اس کا صحت نہ ٹھیک تھا صحت کے بارے میں اس کو حال چال پوچھ لے گے تو وہاں بھی وہاں بھی جانا ضروری ہے کیونکہ
ہاں
خبر وبر لینا ہے ان کو ضروری
ہاں تو آپ نے بولا نا کہ مجھے گاؤں جانا ہے اس لیے اچھا اچھا ہاں دیکھے گے
ہاں لگ بھگ چار پانچ دن کے بعد خیال آیا مجھے جانے کے لیے جانا ہے
چلو ٹھیک اچھا کیا نہیں میں گھر میں ہوں
ہوں
آج گھر میں ہی ہوں میں نے بولا بچوں کو چھٹی ہے تو گھر میں کریں گے آرام آرام کہاں ہے تو یہاں مزدور وزدور ہیں کام ہے بہت یہاں یہاں پر پڑ گئی وہاں کوڑا پڑ گئی یہاں بہت کوڑا اوپر سے نیچے تک کوڑا ہی کوڑا ہے
ہوں
ہوں
صحی ہے ہاں بالکل اس میں تو پڑتا ہے نا اس میں بھی ٹائم میں لگ جائے گا وہ کہیں صفائی وفائی کرنا ہے
لگ جائیں گے دو تین وہ وہ بھی تو لگ جائیں گے دو تین دن
دو تین دن
دو تین جمعہ تک لگ جائیں گے
جمعہ تو کل ہے
نہیں اگلے اگلے جمہ تک
چار دن اور
ہاں کل کہاں ہے جمعہ ہاں کل جمعہ ہے
کل بھی شکروار ہے ہاں جمعہ ہے کل
جمعہ ہے نا کل ہاں
چلو اتوار تک ہم بھی دیکھیں گے اگر ٹائم یہ ملا ہے وقت ملا ہے تو ہم بھی جائیں گے وہاں تھوڑا خوش خبر لینے کے لیے جو بوڑھی امی جان ہے اور دوسرا کوئی بھی ہے وہاں بھی جائیں گے خبر لے لے گے اس کو کیونکہ ان کا صحت بھی نہ ٹھیک تھا اس لیے ان کو ضروری جانا ہے خبر ادر پوچھنے کے لیئے ہم
چلو ٹھیک ٹھیک ہے ہاں یہ تو ضروری ہے گھر میں اور سبزی وبزی پکایا
ہاں سبزی پکایا ہم نے
کیا پکایا آج
آ ج ابھی پک ہے آلو لایا ہم نے آلو دو چار اور اس میں ٹما یہ پیاز ویاز ڈالا تو وہی لگائی ہم نے شارٹ کٹ میں ہم نے ب
نہیں ام نے بنایا ہے
دہی دودھ لایا ہے دہی دال کی ہم چٹنی وٹنی بنائیں گے
ہم نے گوش لائیا گوش اور یہ کڑم ساگ
وہی ہے دہی دود د لائیں گے اسی کو مجھے مولی کی مولی کی چٹنی بنائیں گے
آ ملکی چٹنیی پوج ملی کی چٹنی نہیں نہیں ملی کی چٹنی پودنا ٹماٹر اور اخروٹ یہ ب مزہ آتا ہے اور اس کے ساتھ دہی
تو اتنی چیزیں کہاں سے لائیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا بہت ساری چیزیں
نہیں ہم کوئی ہمارے پاس بہت اخروٹ ہے نا اں میرےا اورسے پچھلے سال کا اخروٹ میں بناتی ہوں کبھی کبھی چٹنی
اچھا اچھا
ہاں میں بناؤں گی کبھی کبھی پرسوں میں نے بنایا وہ ریڈ کلر یہ کیا بولتے اس کو لال کلر کا مرچی اخروٹ مولی اس م میں بہت مزہ آیا ٹیسٹ آیا اس م میں بہت مزہ آ
ہاں بہت مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا گئے ٹیک
اچھاچ بلہ اللہ
ٹھیک ہے ہاں